ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے سب کہہریی ہے
بالکل بہت خیریت میں ہے بہت ہی خدا کا کرم ہے ہمارے اوپر
ہاں آپ ہی کتنا گرم ماراری شادی میں گرم جنڈا چل گیا
کیا ہوا
ابھی والیرے گھر میں نا جنیا پہ چل گیا ہے آج دن میں ہی
کیا چل گئی ہیں
ادھر چل گیا جنا ادھر
ہرے رام نے کیا سن لیا تھا کو آ اللہ ہم نے سن لیا کہ شادی والی چا چل کیا
نہیں جنیٹر چل کے جنیٹر لوگ آ رہے ہیں جا رہے
کویی مرون سوٹ پہن کے ہے کوئی پیلا سوٹ پہن کے ہے کوئی کالا سوٹ پہن کے ہے
اچھا ہم خیر کرے اس گھر میں اچھا ہو سب کچھ اچھے سے نپٹ جائے ہم نے سنا شادی والے گھر میں جنازہ چل گیا میں دیک ہم نے تین بار رپیٹ کرنے کو بولا آپ سے
نہیں نہیں تو تھ ہم ہم آپ خود سناے اپنا دکھڑا ہم تو گئے نہیں اور کوئی ہے نا سنانے والا آپ کو فون کرے اور سنائے کہ
جی جی آپ بالکل بتا سکتی ہیں اچھی سےر رہی ہیں آپ آپ کی طرح بگھت بگھت چکے ہیں ایک بار اس چیز کو ا ہمارے سے جرا کو دکھ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئی اس ٹائم پہ
ا لی لٹر میں آ گیا ری آئیئے باہ میں روم سوٹ پ کی وٹ
آپ پتھر مار دی ت
نہیں نہیں پڑی بہ سندر ہے
وٹ کرنی بار بار کھولے ہوئے اتنی گرمی میں دھوپ آگئی ہے ہمارے یہاں بارش کا موسم دھوپ آگئی ہے پتہ نہیں کس کا ویٹ کر رہے روڈ کیس
کیا پتہ کیا پتہ اپ کا ہی کر رہی ہوگی اپ کو بلایا ہے
سڑک پہ چننی لگ رہی ہے اس کی یادی سڑک پہ چننی لگ رہی ہے اس کی یادی ج سمیٹ کم سے کم اپنی
نہیں نہیں ہم یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کی کوئی جاننے والی کوئی سہیلی رہتی ہو آس پاس جس کو بلایا اور آپ کو نہ بلایا اس سے بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ کم سے کم کیونکہ ہمارے پیٹ میں بہت چوہے ا چل رہے تھے تو ہم نے پوچھ یا تھا
نہیں اس کا شوہر بھی آ گیا سھ میں چنی اس نے کہیا چننی اوپر کر دے اس نے کر لی اوپر چنی سے
اچھا اچھا اچھا چلیے خدا کا کر نا اسکپ تو ایسا تھا نا نے ہمارے گھر میں ہمیں جب نہیں بلایا گیا تھا نا اس بگل والے نکاح ہے تو ہم نے اپنی ساتھ والیند ر ہے وہ اس میں ہے میڈیا میں
اچھا
ہم نے اس کو فون کر کے پوچھا کہ انہوں نے سب کو بلا لیا ہمارا انویٹیشن کب دیں گے جب بیاہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا ہمیں ایسا لگتا طے ہم ایک فنکشن میں گئے تھے تو وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ بالکل مکان سے مکان سٹا ہوا ان کو نہیں بلایا انہوں نے
ہاں
انہوں نے ہم نے وچار رکھے وہاں پہ کہ ان کو اس لیے نہیں ملاے کیکہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں ہمیں نہیں بلایا تھا تو پھر کسیسی سمجھدار انسان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے بلانا چاہیے کہ نہیں ان کی بت تو بہت اچھیا اچھی ہے تو انہوں نے بولا کہ نہیں انویٹیشن تو ساس کو ہی دینا پڑے گا نا تو رہنے دیجے کہ بہو کے چکر میں کہیں ساس اور بہو کی آپ کے کارڈ کے چکر میں ساس بہو کی لڑائی نہ ہوجائے
بمیا انہوں نے بالکل نہیں ہماری تو ساس تو امی جاتی نہیں ہے کئی بار ان کی موت سے ان کی خال ان کی خالہ ہے نا ان کی خالہ کا شوہر کا وہ ہوا آپریشن چنڈی گڑھ میں تو ان کو ان کو اتنا ہی نیم دکھا رہا کہ اوکے اکے ریشن ہوا کالا کے شوہر کا وہ ہمیں ان کی کھالا فون کرنی کل
لاہول ولاقوت کہتی
مجھے کہ رہی ہیں کہ میرے شوہر کا آپریشن ہوا ہے تو تم نے فون نہیں کیا تمہاری ساسو امی نے میں بہن آپ اس کیج مجھے کیوں اطلاع کر رہی ہوں سیدھا اس کو فون کرو نا
نہیں نہیں جب ایسا کہتے ہیں نا جب سانس سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نا اور بہو ہو اچھی خاصی سمجھدار تو سارا کتا ہے الزام بہو کہ ہی آتا ہے ہم آپ سے اپنا سپیرئنس شیئر کر رہے ہیں باقی تو دھیے اب ان کے تو دماغ کی ہو نہیں کی جان وہی جانے
نہیں ویسے ب صی رہتی ہے کہ ہمارے بارے میں پتا کیا ہوتا ہے ہماریے جب بیٹی وغیرہ آتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے ان کے یہاں اب وہ بچاری بیمار پڑی ہے ایک بہنے سے تب بھی ان کو دنے تو شہور کو دیکھنے بھی نلے اس طریق کا گغصہ اتارے ہیں ا اس کے اوپر میں سمی کوو پر کہ وہ ہاں اچھا انیں کو سامان دینے گئے تھے شوہر اور وہ بیوی دونوں اور اس کے خاس بھی آئی ہے آپ سات میں
اچھا آپ آ تو دوربین لے کے بیٹھی ہوئی آ اپنے گھر کے باہر آپ
وہ روز پر سو ہمارے کی دکان کے نیچے آئے تھے نا تو وہ واپس آ رہے ہیں ہاں
بتائیے انہیں شرم بھی نہیں آ رہی جن کے یہاں شادی ہے کہ سامنے والے گھر سے سب کچھ دکھ رہا ہے پر آپ کو پتا تو لگانا چاہے شادی میں کیوں نہیں بلائی گئی ہیں آپ
صی ہوگا ہوگا شادی میں ویسے بھی مارے ہیں نا یہ لوگ دوسروںے سے کم بول چال کر رہا ہیں
پھر بھی آپ کو اپنے شور سے جاننا چاہیے اس بارے میں
میں کہوں گا ہم تو ہم بھی نہیں بلاتے ہیں یہ تو پھر بھی ہمارے پڑوس بھی ہیں
ایسا تو نہیں کہ ہم اچھے خاصے مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہ اس لیے بلا رہے ہیں آپ کو
بڑا عجیب لگ رہا ہے ا سن کے
ک سے مل کے نا خوش نہیں ہوتی ہیں
او
اری بات یہ ہے وہ اپنے میں مست ہے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ میں کسے ملوں کوئی میرے گھر آئے کوئی نہیں آئے
بس بس بس زیادہ پریشانی کا سسٹم بھی سج میں آ گیا س لیے نے بلایا انوں نے
ہاں کوئی بات نہیں ہم ان کے گھر ان کی شادی کے نمس گھر بیٹھ کے پڑھے ہیں گھر بیٹھ پڑھیں گے کھنگا لیں گے کھانے کی لی تو یہی سے کر دیں گے آمی ہی بس بپ ک تو
اچھی اچھی اچھی سوچ کی ہیں آپ الحمد للہ آپ بہت اچھی سوچ کی خواتین ہیں اس لیے اللہ آ چھئی کر آپ اپنی بچی کی گاؤ میں اور جنم دن میں سارا کن با بلائیے گا ان کا
اریو
ہ
نہیں ہم تو بلائیں گے اگر ہم نے کرا اللہ نے چا ہم نے کرا تو پھر ہم تو بلائیں گے
بالکل بلائی رہا ہےے لوگ کے مےٹماٹا مار کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ نہ بل جو نہیں بلایا نا اس کو سب سے پہلے انویٹیشن اسی کے گھر دے کے آنا چاہیے
بالکل بالکل بس ہم تو بلائیں گے کیکہ ہم ماننے والوں کو بلاتے ہیں مطلب نمستے ہائےل سے ہو جاتی ہے خدا حافظ وغیرہ کلام وغیرہ سلام وغیرہ
جی جی ہمارا بھی یہی حال ہے اب ہماری ساسووں میں تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں تو تو اب جتنے بھی اگل بغل میں جن کے گھر میں قرآن شریف وغیرہ پڑھی جاتی ہے یا کچھ بھی رہتا ہے تو وہ ہمیں ضرور نیوتا دیتی ہیں گلی محے کی ساری اورت وادت پڑ گئی کہ وہ ہم کو کہیں پہ بھی دیکھ لیتی ہے ہو جیسے ہمارے یہاں نا بیل کا سسٹم تھوڑا گڑبڑا گیا ہے دوورپل ہوتی ہے نا ہمارے یہاں آگ لگی تھی تو ہمارا پورا میں آگ لگی تھی میرے پورے شوور میں جامرات
پپا والال کمل نہیں
نہیں نہیں نہیں میرے فلور پہ آگ لگی تی
اچھا پھر
تو تب ہمارے گھر میں پورا وائرنگ سسٹم چینج ہوا تھا تو نیچے سے نا کچھ گڑبڑا گئی تو بیل کا سسٹم ہی سمجھ نہیں آیا نا الیکٹریشین کو پورا اس نے دیکھنے کا سمج ہی نہیں آیا تو ہمارے یہاں بیل نہیں ہے
وہ گیٹ ب جاتے ہوں گے آپ کا
کوئی بھی آتا ہے تو فون کرتا ہے پھر وہ ہم کو
گیٹ میں وہ ن گھنٹ وہ کنڈا
کیٹ پہ کنڈا رہتا بھی ہے اس کو کھڑکانے سے بھی اوپر ہمارےاں گھر میں اندر اندر ہے نا کافی جگہ گھر تو اے سی کولر چلتے رہتے ہیں تو ہمارے کو آواز ہی نہیں آتی ہے ہم انا نہ سارے سار ارے انویٹیشن ہماری ن ا ہی رکھ لیتی ہے اپنے پاس اور مرضی سے بتاتی ہے ہم کو جب اس کا مان کرتا ہے کہ تا دو ان کو ج شادی نپٹنے والی ہوتی اس کو م ہائی نا ہائی ننا پپے کول شادی کسی کی جب سے ان کے شوہر اللہ میاں کو پیارے ہوئے نا تب سے وہ کسی کی شادی وادی ہلدی ولدی مہندی مہندی میں زیادہ پسند نہیں کرتی تو وہ سوچتی ہیں ہم بھی نہ جائیں
اچھا اچھا
تو جب ہم ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے نا کسی کے یہاں ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے نہیں بلایا تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کارڈ پڑا ہے ہمارے پاس
آ جلدی بتا دیتی ہیں
تو اب ہم نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ نیچے کاٹ دینا ہے تو الگ دیجیے ان کا ہمارے کو خبر نہیں لگتی ہے تو اب لوگ ہمارے کو فون پہ ہی کاڈ بھیج دیتے ہیں
پیچھا کر د آپ کو فون پہ تولا کر دتےے
جی وہ کہتے ہیں آپ آئی نہیں ہم نے تو بہت طبیعت سے بلایا تھا اتنی اتنی خوشی سے کارٹو دی گئے تھے پھر ہماری نند کی بیٹی نے ایک بار ہمیں بلایا بتایا کہ مومانی آپ کا کارٹ نیچے رکھا تھا شاید امی نے آپ کو پت نہ چل توھر اس دن ہم ہس ہنس کے پاگل نوٹتی پپورٹ ہوئے گی ہم تو پڑوسیوں بھی پرتیغلط امی پال لیتے اچھا اچھا ہوا کہ بچے نے ہمیں بتا دیا
ٹھیک ہے صحی ہے نہیں ہماری دور بیٹھی ہے کافی دور وہ میں اے بھی آگ لگا سکتی ہے لگان کو لگا دیتی ہے کئی بار
ہماری تو جب من کرتا ہے نیچے بیٹھے بیٹھے دیئے بااتیا تلیا سب کچھ پھینکتی رہتییا پٹاک آگے بہت سستے ہیں یہاں پہ کیکہ آگ ماچی سب کے پاس ہے نا کبھی بھی آگ لگ جائے گی
اا
اللہ کو تب بھی دع کرتے ہیں ان کے لے اللہ اللہ ان کی ان کو اچھی صداتی بخشو ان کو
ے آپ
پھر ہم نے جا کے ان کو بتایا ہم نے ان کو جا کے بولی ہے اگلی بات کہ شادی کا کارڈ آیا اور آپ نے ہمارے کو بتانا ضرور نہیں سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا ہمیں پسند نہیں آ رہا شادی میں مہندی میں رات میں جانا تو آپ بھی پت نہیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی
ک اپنے پالتے ہے جام رب
جی
پس آپ
بس ان کو لگا ہمیں مہندی پس نہیں ل اور کسی کو بھی پسند نہیں گی پھر ک جن کیا شادی تھی وہ ہمیں نیچے سے آوازیں مار مار کے اسپیشل بلایا کہ روز یہاں پر گیت گائے جا رہے ہیں آپ کو آنا ہے
اچھا
پھر ان کے کمے میں میں اگلا فنکشن ہوا نا دوبارہ
ہاں ہاں
سو انہوں نے سر ہمیں انویٹیشن دیا ہمیں ان کو بلایا ہی نہیں
ک کرا انہ نے
انہوں نے سے ہم نے پوچھا کہ اور پھر ہماریے نند نے ہم سے پوچھا کہ انہوں نے کارڈ میں ہمارا نام لکھا تو ہم نے آپ کوتا لیکن جب ہم نے ان سے کنفرم کیا نا کہ ہماری نند پوچھ رہی ہیں ایسے سمنا نے تو کنفرم بھی کر لیا کی ہماری ند پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے کو ان کا بھی انویٹیشن ہے یا نہیں تو وہ بول کہ آپ کی ن کو اتنی اتنی عکل ہونی چاہیے کہ اگر بھابھی کو بلا رہے ہیں تو نند کا انویٹیشن الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ایک ہی انویٹیشن ہوتا ہے ایک گھر میں تو چھوٹا سا منہ لے کے شرمندہ ہو گی وہ اور وہ تھوڑی دیر لیے شرمندہ ہوتی ہیں پھراق واپس ایسی ہو جاتی ہے
چ اورسا
ہاں
چ ہوتا ہے بندوں کو اور اپنے آپ ہو ہی جاتا ہے
ہاں
چلیے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں آپ کو فون بعد میں
جی جی جی اٹھاف